کہ بھئی آؤتی ہی بائی کال کوئی اتنا ائم ہوا بھائی دس ہی منٹ کال کرنی بھائی
بھائی بولا تھا میں نے بھائی میںھے میں نے دیکھا مجھے کان فون ک مپ وہی بول رہا ہوں فون کان کے پاس تھا تو اس لیے ہو گیا
اچھا ب وہی ابھی زیرو ہاں بھائی بھائی کے پاس ہے میرے کو مجھے پتا ہی نہیں چلا میں کتنی بات اپ نے بولو نا چلو بایء ج میں نے دیکھا بھائی یار اتنا ٹائم ہوگایا ہمیں بات کرتے کرتے بھائی
بھائی کوئی بات نہیں بھائی
بتایا بھائی مجھے کر رہا تھا فہیم میسج یار اب کب کرو گے کاریا پر بات میں نے بولا دیکھتے ہیں بھائی
میں کروں اس کے بعد فہیم کے ساتھ بات کہ نہیں
ساڑھے آٹھ کے بھائی میں سو گا نا ابھی بھائی
میں بول رہا ہوں میں کروں فیم سے بات کی نہیں
وہیں کرو گے بات ابھی کرو گے بات اسی کے ساتھ
نہیں نہیں مجھے آپ کے ساتھ کرنی ہے وہ پاگل ہے
ار بھائی میں وہی بات بتا رہا ہوں نا بھائی میرے میرے کالز ختم کر کے
ہوں
اس کے بعد میری ایک ہے نا پھر کرو گے فیم کےاتھ ڈیڑھ بجے تک بھائی پیسہ اچھا آئے گا بھائی یار آپ کو بھائی کال کو افیکٹ بھی اچھی ہوگی بھائی
ٹھیک ہے بھائی میں اس کو میسیج کروں گا
ہاں بھائی ابھی کرنا ہے میسج اس کو بھائی اس کو بولنا اس کو ہاں اس کو بولا اس کو بولا ایسے مجھے الاس نے بولا
ہوں
مجھے الیاس نہیں بولا کرو فیم کے ساتھ بات اس کو نہیں یہ بتانا میں کرتا ہوں الیاس کے ساتھ بات
ٹھیک ہے میں سوں گا ابھی کچھ ٹائم بات کرتا ہوں کال مجھے ابھی میں دن سے بات کر رہا ہوں
ہاں مجھے یہ الیاس نے کہ میں سے فہیم فہیم کے ساتھ بات کروں
ہاں بھائی ٹھیک ہے ب ہاں بائی ٹھیک اگر ہم مانے گا تو مانے گا تو نہیں
بھائی یہ مانے گا بھائی آپ بھی کرنا ایک کال یہ بھی کرے گا ایک کال
ٹھیک ہے بھائی اس کا اس کو آ گیا وہاں سے فون یا کال
ہاں بھائی اس کو آ گیا بھائی
کتنے کالس کریں اس کے ساتھ ایک ایک
ہاں بھائی
ایک بجے تک کروں گا میں بس نہ ون تھرٹی تک بس
ہاں بھائی اس کو بول ایک چیز سے کروں گا میں ایک تم کرو ایک میں کروں گا وہ برابر ہو جائیں گی نا ابھی چار کالے وہ ایک تس تک
ہاں بھائی
اس بولنا پہلے میں کروں گا پھر آپ کرو پھر میں کروں گا پھر آپ کریں گے ایسے ہو جائیں گے چار پھر کل کرو گے اجاز کے ساتھ آپ اچھے سے
ہاں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی مگر کرنا بچارے کے ساتھ وہ بچارا بتائے گا یار مجھے ایپ دی یار
اس کو بول میں یہاں سے ہی کرتا ہوں ویٹ کر
ہاں بھائی اسی کو بتانا پہلے آپ ہی کرو پہلے ادھر سے کال ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
ہاں بھائی پھر بولنا میں کروں گا پھر بتانا اس کو میں ہی کروں گا ادھر سے کال
وہ اگر نہیں مانے گا میں نہیں مانوں گا پھر بات کرنا اسے
اچھا بھائی وہ مانے گا بھائی
ہاں بھائی
ہاں بھائی وہ گیا تھا
استاپنے بوللا ایم کو آگے پہسے
ہاں بھائی
بولا آپ نے اس کا آیام کہو گے کیسے
ارے بھائی میں نے آپ کا نہیں اس کو بولا دیان کو پیسے میں نے بولا سب کو پیسے آ گئے
اچھا ٹھیک وہ مجھے وہاں سے بول رہا ہے تو وہ مجھے بول رہا الیاس سے بات کرو میں کیا بولوں
بھائی بولو نہیں الیاس کے ساتھ بات نہیں کر رہ ہوں الیاس نے مجھے میسیج کی وہ کر رہا ہے گرل فرینڈ کے ساتھ بات بتاؤ اس کو بتاؤ مجھے مجھے فہیم کر رہا ہے میسج اس لیے اس نے مجھے بولا
میں نے اس کو بولا بھائی مجھے ایک بات بائے بائے بائے بائے ہم کچھ ٹائم بعد شاعری بولو یہ میری کال ہے نا
میں بتاؤ آپ شاید کچھ ٹائم کے بعد بھائی
ہاں بھائی میں شاعری بولوں گا بھائی
اچھا بھائی
ہاں بھائی میں شاعری بولوں گا بھائی میں شعر ہی بولوں گا بھائی شاعری بھائی شاعری
اچھا بھائی
اس کے ساتھ مجھے آپ ساتھ اس کے بعد مجھے آپ کے ساتھ ایک کال کرنی ہے نا پہلے
سنو بھائی محبت موت سے بھی موت سے بھی عشق ہے تم سے بھی پیار ہے مفت پر بھی یقین ہے تم پر بھی بھروسہ ہے دیکھتے ہیں پہلے کون آتا ہے مجھے دونوں کا انتظار ہے
اچھا بھائی
شاعری میری محبت کو تم کیا آزماؤ گے جان سے زیادہ اور کیا مانگ پاؤ گے میری محبت ایسی ہے کیا تم ان ساروں کو کہہ پاؤ گے
بہت اچھے ہیں
میری محبت کا ایک ہی اصول ہے وفادار ہے تو بس رب بھی قبول ہے
واہ واہ واہ واہ بھائی آب
سوچا کسی اپنے سے بات کرو اپنے کسی خاص کو یاد کرو لایا ہوں فیصلے عید مبارک کہنے کا تو دل نے کہا کیوں نہ سے شروعات کرو عید مبارک بھی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ال
بھائی ہ یہ وہ اگر مگر کیا لکھ رہا یہ ب تھا مجھے گھر پہ کیا بتا رکھا ہے میرے سوائے کون اتنا خاص ہے جس کے نام کے آگئے دل لگا رکھا ہے
بہت اچھا بھائی بہت اچھا
کوئی چاند ستارا ہے کوئی پھول سا پیارا ہے کوئی خوش ک کوئی دل کا چہرا ہے بتانا ہے ہمیں جو جان سے پیارا ہے وہ نام تمہارا ہے عرض کیا ہے دو زگی کسی کو ناراض نہ کرو اگر کوئی تم سے پیار مانگے تو اس سے انکار نہ کرو اکثر باغوں میں یہ ہوتا ہے کہ ک پھول
ہورہا ہے بھائی
کا ہے دلوں پر بھی یہ لکھتا ہے کاا ہوتا کہ دل توڑنا مننا زندگی میں ایک ایسا انسان ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھ تو اسے سچ بتا زندگی ایک رات ہے جس میں نہ جانے کتنے خواب ہے جو مل گیا وہ اپنے ہے جو ٹوٹ گئے وہ سپنے ہیں
واہ واہ واہ
باقی کتنی کال ہے ابھی ابھی کیا ہماری
بھائی ابھی کی کال کتنی ہے بھائی کیا کتنی کی ہے
مطلب کتنی کالس ہے کتنے نمبر کی
کتنے نمبر کی بائی شاید ہے یہ آپ نے بولا تھا اس کے بعد چھ یہ سات یہ آٹھ ف کال ہے بھائی
نہیں کیا وہ رہا بھائی دیکھو بھائی د یکھو سب سے
بھائی آپ کی قسم آج ہی کال ہے بھائی آپ نے بولانا ابھی چھ کال وہ چھ و کال تھی ساتویں کال اس کے بعد ہوگئی آٹویں کال میری
بات سنو پہلے میں نے کی علی علی کے پاس آپ کے ساتھ بات کی
ہاں بھائی ک میرے ساتھ علی کے سامنے
پہلے میں نے کی پہلے میں نے کی اس کے بعد آپ نے کی نا
ہاں بھائی وہ ابھی دیکھیں گے نا بھائی وہاں سے کتنی ٹوٹل کالس ہوئے ہے بھائی آپ کیوں ٹینشن لے رہ ہو
وہاں پہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے نا وایفای پھر
بھائی بھائی مجھے آئے گ نا بھائی مجھے نیا ہے نا بھائی
ہاں بھائی مجھے بھی بولنا پھر
ہاں بھائی میں بتاؤں گا نا بھائی آپ کو اس کے بعد ختم کر کے پائی بھائی میں پانچ دس منٹ کے بع بتاؤں گا آپ کو وہ میں کروں گ نا ریفریش ڈاٹا وہاں پھر آئے گا نا پانچ منٹ کے بعد سارا
ہاں مجھے میسج کر دینا
ہاں میں کروں گا میں نین لکھوں گیا یا آٹھ لکھوں گا سیدھا ہ بھائی
ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی بھائی بھائی مجھے بولو مزمل نے اب کال کر پاتا ہے
بھائی مزمل نے اسکو ٹھیک ہو جائے گی دو تین دن کے وجہ سے میرے کو ہوئی بات
تو میں نہیں کروں گا یہ بارہ بہ منٹ میں سے کال
ہاں بھائی وہی بتا رہا ہوں نا میں بھائی
اس کو کیسے مگر اتنی جلدی آ گئی
ابے بھائی اس نے کی ہے پت اس نے کتنی کالس کی ہے
کتنی
وہی اس نے کی ہے ٹوٹل اس نے کی ہے ٹئونٹی فائیو کالز ٹئونٹی نائن کالز
اتنی کالز اس نے کس کے ساتھ کی
بھائی میرے سات کرتا تھا نا رات رات کو کال وہ صوا کال دن بھر کال بھائی
پھر اتنے کالز کیسے کی بھائی
بھائی بھائی اس کو آدی چیکنگ میں ہے بھائی اس کو ابھی چھ سات کالز چیکنگ میں ہے بھائی
اچھا ٹھیک بھائی
وہی سن پا رہے ہو اپ
ہاں بھائی سن رہا ہوں بول رہا ہوں اچھا ٹھیک بھائی
ہاں بھائی
بھائی جب میں صبح اٹھتا ہوں نا
ہاں بھائی ٹھیک ہوں
اارے ایپ کھلاتا ہوں میں دیکھتا ہوں
ہاں بھائی بھائی بھائی آپ تو بہت بڑے لالچی بندے ہو آپ دیکھتے ہو پیسے آئے پیسے آئے ہاں دیکھو بھائی ٹین ہو گیا بھائی
بھائی سنو پہلے میں بات پہلے میں
ہاں بھائی سناؤ آپ بھائی بات پہلے
پہلے میں فہیم کو بولوں گا کرو کال میجھے وہاں سے ٹھیک ہے
کس کو بھائی
فہم کونا
ارے بھائی مجھے ہے نا بھائی کال بھائی
سنو نا وہی نا آپ کے بات نا پہلے کرے گا نا پھر مجھے فہیم ایک کال کرے گا نا ایک کال اس کے بعد میں فہیم کو ایک کال واپس کروں گا
ہاں بھائی
دو دو کال ہے بس ٹھیک ہے
بائی بھائی اس کے ساتھ کروانا ڈیھ بجے تک بھائی آپ کو کال میں پیسہ اچھا ائے گا ساتھ ہی اگر ائے گا نہ پیسہ بہت اچھا پیسا آئے گا بھائی ایک سا تھ وہی بتا رہا ہوں بھائی کل کراؤ گے پھر اور میرے ساتھ پھر ڈیڑھ بجے پھر سونا ڈیڑھ بجے سے لے کر
اچھا دیکھو ابھی مجھے ابھی ہے ٹویل تھرٹی فور ہو گئے ٹول تھرٹی فو تک کال ہوگی سمجھو ٹویلو ٹھرٹی سکس تک ہوگی ہماری
کال ختم بھائی ہاں پھر کرو گیا ٹویل فورٹی سکس سے اس کے ساتھ بعد
پھر دس بجے تک ایک کال ہوگی ایک بجے تک مجھے ایک کال ہوگی ف سر ختم ٹھیک
ہاں بھائی ٹوٹل آپ کو پتا ہے ٹوٹل کتنے ہاں بھائی ٹوٹل آپ کی ٹوٹل ٹوٹل آپ کی چار کالس ہو جائیں گی
ہاں
کام ہے بھائی چار کالس بھائی چار سو روپیہ
بھائی ٹھیک ہے کرتا ہوں ف فہیم کے ساتھ تھوڑا یہ وہ خوشک ہے تھوڑا بائے السلام علیکم بھائیا فی امن اللہ جلدی کال کرنا بھائی باے باے